ولیکم السلام ہوں الحمد للہ
وہ کیا ہو رہا ہے کھانا بن
ہاں آج کھانا جلدی بنا لیے اس لیے سیٹ کر رہے ہیں بکچی کے کپڑے سیٹ کرتے بیٹھے ہیں
ہوں اچھا میرا بن رہا ہے ابھی
اچ چچ
قیماں
اچ چچ
مٹن قیمہ
الو سات ہوک س
ارے مجھے نا جواری کی روٹی کھانے کو جواری کی روٹی کیسا بناتے ہیں
س ج س شک
والوم بہت کم آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی
میں پوسے کام
با جواری کی روٹی ہاں
اس کو نا تھوڑا گرم پانی میں گلنے کاٹے کو
ہوں
گند کے ہاتھ سے ایسا بڑھانے کا
ہاں
اس سے لینے کا پانی لگا کے
اب مجھے کھانا ہے میں کل کھاؤں گا کل آ کے کل لا کے آٹا نا
بی میں نے بھی پساتی تھی آٹا بھی پسائی نہیں
نہیں میرے ادھر ملتا نا ریڈی مڈ مطلب بنا بنایا ملتا پیسا پیسا کا
اچھا
ریڈی مڈ ملتا ہے وہی والا بن
اچھا اچھا
وہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اس کو بنانے آتا ہے
ہوں
لیکن وہ آنا نہیں چاہتی اس کو زیادہ بھاؤ بڑھے لا
ایسے شادی کے بعد سب سے بھاؤ بڑھ جاتے
ہاں
گی چائنا جاپان سب جگہ جا کے انڈیا میں نہیں رہتے نا
ویسے بن گئے ہماری چھوٹی بہن آ مودی بن گئے چائنا جاپان انگلینڈ لنڈن امیری کا پیرس سب جگہ جاتے مودی
ہاں اورانڈیا میں نہیں رہتے ہے بس
ہاں تو وہ پرائم منسٹر بن گئی ہے میری بہن
اور
کیا بنایا
ارے وہ نا کل کڑی دہی لائے تھے کھانے کے لیے اور پھر رات کو ہم لوگ نا کھانا بھول گئے تو صبح تک نہ کھٹا ہو گیا تھا
اور
تو اس میں بیسن ڈالی تھوڑا سا وہ میری بہن ہے نا شامن شفٹ کری تھی نہا تو ادھر بیسن چھوڑ دی تھی تھوڑا سا
اچھا
تو اس میں ایک دو بار بچی کو بھجیاں بنا کے بھیجی تھی اسکول میں ٹفن راج اس کا تھوڑا سا کڑی بنا کے لنچ ڈنر بریک فاسٹ سب وہی ہو گیا آج
اچھے آ تے نا
ابھی قیمہ کڑھائی میں بنا سکتے ہیں گل جائے گا
شیما کڑھائی میں بڑا بیف ہے کیسا ہی
وہی ہے گفٹ
ہاں تو بیف نہیں گلے گا کڑھائ میں
کوکر میں بنانا کوکر میں بنانا پڑے گا
ہوں
ابھی کوکر خالی کرنا پڑے گا کوکر میں دوپہر میں چاول بنائے ہوئے تھے
اچھا ایک ہی ہے کیا کوکر آج وہ ہمارے سامنے آئے تو وہ کوپن نہیں کیا لیتے سو روپے کا کوپن کوپن خالی گیا تو دو سو روپئے دے گے ریٹرن اور اگر بھرا ہوا گئے تو ساڑھے تین ہزار کا آئے گا سامان
ہاں تو وہ کوپن والے میں نہیں وہ خالی جاتا ہی نہیں ہے
نہیں مجھے نا بہت فورس کے لے لو لے لو میں نہیں لی ملی نہیں دیکھو کوپن میں کہئی مکس میرے پاس کوکر ہے
ہاں
میں نہیں چھیے میرے کو کوپن بولی تو سامنے والی بھابھی نے کوپن نکالی وہ کوپن نکالی کوپن میں آیا کومبو آیا کومبو آیا کس کا ہوم تھیٹر اور یہ کیا بولتے اس کو ہوم تھیٹر آیا اور ایک استری آئی تو وہ بولیے ہم لوگ کو ہوم تھیٹر نہیں چاہے
ہاں
ایسا بولیے تو بولے ٹھیک ہے آپ کو ہوم تھیٹر نہیں چاہے آپ کچھ اور لے لو تو اس میں مکسر اور کوکر ہے مکسر اور کوکر آیا مکسر اور کوکر لے تو میں بولی اوپر سے نہ لوگ برانڈ دکھتا اندر سے برانڈ نہیں رہتا ہے
تو لے لیے وہ لوگ نے پھر ساڑھے تین ہزار کا او
تین ہزار کا کاہے گا اس کا کم کرتے کرتے پچیس سو میں لیے
تو بھی پھر بھی وہ ویسی چیز رہتی نہیں ہے
وہی نا پچیس سو کا لیے ان لوگ نے
نہیں لینے کا ایسے لوگ بوقوف بنتے بتاؤ
ہاں نہ ایسے ہی پاگل تو ہو جاتے ہیں لوگ
ہوں کیا
مجھے تو اتنے کال آ رہا نا میرا سر درد ہو گیا پتا ہے اگر میں پیسے کمانے والی ہوتی نا فون پہ تو کم سے کم میں کروڑوں کی مالک ہو تی مجھے اتنے فون کال آ رہے میں تھک گئی بات کرتے کرتے ایک میری بہن ہے نا وہ تو پانچ پانچ منٹ میں میرے کو فون کر رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں فون کر رہی ہے کہ کھیمہ کھانے آ جا کہ گوشت کھانے آ جا کہ مٹن کھانے آ جا کہ ایک کھانے آ جا کہ وہ کھانے آ جا پھر وہ تو بلا رہے اوپر سے وہ میرے باقی کے بہن لوگ بھی فون کر رہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے نا یہ ہورا ہے نا وہ ہو را اب میرے یہاں بارش ہو رہی ہے تو تمہارے یہاں بھی بارش ہوئیگی نا اب میں دوسرے کنٹری میں تو رہ رہی نہیں نا بارش آئے گی تو سب جگہ ایک ایک ساتھ آئے گی نا اب جو پلانٹ میں وہ لوگ ہے وہی پلانٹ میں میں بھی ہوں
کوئی دل کی بات ہی نہیں سمجھتا نا
کوئی فیلنگ ہی نہیں سمجھتا کہ بھائی بارش ہے مست پکوڑے تلو گرم گرم
کل میں نے بنائی تھی چنے کی دال کے پکوڑے وہ میرے ابو لا تھے نا جیسے کیمپ سے ویسے لگ رہے تھے پھر ویسی چٹنی بھی بنائی میں نے پھر پاؤ بھی منگائی
ہوں نہیں تو پھر بولے آ جاؤ مست بنانے اپنے شوہر کو لینے کا اور کھانے کا نہیں کہ تو آ جا کہ تو آ جا کرتے رہیں گے
کیا کریں گے ایسے ایسے برے لوگ مل گئے لے ہم لوگ کو
میری بھی چھوٹی بہن نہیں ہے
اور ایک بہن تو ہے اتنی مطلبی نا خود کا ٹائم رہے گا نا برابر کال آئے گا اور اپن اپنا ٹائم فری رہیں گے اور اپن کال کریں گے نا تو بولتی رکھ دو میں بزی ہوں بات ہی نہیں کر سکتی ہے اچھا ہوا اللہ پاک نے چار چار بہن دیئے ایک نہیں تو ایک صحیح
ہوں ایک سے پنگا لے لیے تو ایک تو رہے گی
جھگڑا کررا بولتا ہاں ماں بولائیگی تو بھاگتی ہوئی جائے گی باپ بلائے گا تو بھاگتی ہوئی جائے گی اور بولے میری ماں باپ بلائے گی تو منہ بناتی بولے دو لے کے آ جاؤ بولے دو پارسل لے کے آ جاؤ بولے گی یے نہیں ذرا میرے ماں باپ کے پاس جائے گی ٹائم اسپینڈ کرے گی وہ لوگ وہ تھوڑی نا میں بول رہا کہ روز چل
تو جانا چاہیے نا بنا جھگڑے کیے
بولے میں خالی میں بول دی میں نہیں آؤںی بولے ہاں ابھی دو دن پہلے بہن بلائی تھی تو خود بھی گئی میرے کو بھی لے کے گئی
ہاں اگر اسے دن ان کی ممی بلا رہے تو جانا چاہیے نا
اور پھر ادھر جاتی تو پھر میری بہن بولتی کہ ت تو آ جا
تو بلا تو رہی تھی بھجے خان بلا میں بھی میری چھٹی بہن کو بلا دی تھی آجا بھجییا کھا لیں گھومنے چلتے ہیں کچھ بھی نہیں آنا ہی نہیں جاتی میری بہن
نا نا بھئی بڑے بد تمیز ہے
ہاں
ہاں وہ پیچھے سے کتنے کتنے سارے لوگوں کے کال یہ وہ میں کال پہ بات کرنا بولے تو مصیبت ہو جاتی میں کپڑے فولڈ کر رہی ہوں اور وہ کپڑے کھولتی جا رہی ہے
اچھا دیکھتے ہیں ہم ہی ساڑے ساڑے آٹھ ہوئے نا
جی ہے اگر پلانیٹ پہ پلاٹ ملنے لگے نا ہمیں تو پلانیٹ پہ پہنچ جاؤں
نہیں ہے نا وہاں پہ جانے تک کی سویدھا
ہاں
وہاں پہ سویدھا نہیں ہے نا جانے کی
نہیں میں سوچ رہی تھی سواری واری سب بن جائے گی جب یہاں سے بھاگنا شروع کریں گی تو
سواری بنانا پڑے گا نا
ارے بن جائے گی مودی انکل ابھی آدھار کارڈ پہ بھی بھیج دے گی چاند پہ
ہاں
مودی انکل تو مودی انکل ہے نا
ہاں ہاں وہ تھوڑے تھوڑے تھوڑا سا خالی دو قدم پیچھے ہے میری چھوٹی والی بہن مودی سے
اچھا جی کون چلا رہا آپ کے یہاں پہ اتتا
یہ میری ہے نا ایک چھوٹی بیٹی ہے نا بہت بڑی جنگلی بچی ہے
کتنا چلا لاری برا برا
نہ بولیں گے نا کہ مت چلا تو بھی چللاتی ہے وہ وہ ہے کہ کیا اس کا فون سوئچ آف ہو گیا
اچھا اس کو بھی پرسنل فون ہے
ہاں اس کا نا فون سوئچ آف ہو گیا ہے تو وہ میری بڑی بیٹی کو ہے نا مار رہی ہے نیچے سے ڈال کے بال کھینچ کھینچ کے کے مار رہی ہے
ہ اچھا
ہن اب نھ آرہی نا آواز
نہیں اب صحیح ہے
ا توا کسکینا
ہ
اور چھو کیا بول رہی ہے آپ کی بیٹی کی بھی آواز آرہی کیا بول رہی ہے
میں کپڑے فولڈ کر رہی ہوں نا تو وہ میری مدد کر رہی ہے
اچھا گڈ گرل گڈ گل گڈ گرل ہے وہ